ہلو
ہلو
ہلو
مولرے
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اوررصب خیریت
خریت کہ خریعت کہ ہو ک ن
خیریت بتائیے
خرید نہیں سمجھتے ہیں ملب کا مطلب اس سے الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے
اپنا حال چال بتائیے اپنا سماچار بتائیے
او ہو ہو س بڑھے ہیں جو ہے
کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں مٹھی اٹھی مار رہے تھے
اور سب کھانا پینا ہو گیا
کھانا پینا نہیں کھائے ہیں وہی سب کر رہے ہیں ابھی
کہیں دکھائے ہیں
ا لڑکی کے لے کے جا رہے ہیں ابھی
ارے بھائی صحت کا خیال رکھنا چاہیے نا
صحت کا اس س بھیھی کرنا ضروری نہ ہے
اچھا اچھا ماشاء اللہ
کیسے آپ نہیں کرتے ہیں گا
نہیں نہیں استغفرللہ
آرام سے
اور سب کھانا پینا ہو گیا
کیا ہے ہم بتائیں آپ کو
نہیں ہوتائی یہ گ
کہیں ہم بتائیں ہم کھائیں گے یا نہیں پیئیں گے کون پوچھنے والے ہوتے ہیں
آ ہائے ہائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ
تب آپ کے ابو لوگ کیسے ہیں
ج ابو
ہاں
کس کی اب
آپ کے ابو
کیا پتہ
ن پتہ
کیا یار آپ اپنے ماں باپ کا خیال بھی نہیں رکھ رہے ہیں بہت بری بات ہے
ہ بری بات ہے ہ
ماشاء اللہ ایسے ہی ایسے ہی خیال نہ رکھا کیجیے اور گھر پہ بات ہوئی تھی ہلو
اور سب سنائیے
اور سب کیا سنائے بال کٹوانے گئے تھے
بات چیت ہو رہی ہے
ہاں بات چیت تو ہو رہی ہے
ہاں ایکد بار اور دیکھے ہیں کہ وہ بس
استغفرللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے
ہاں فرمائیے نا ارشاد
مطلب یہ جو ایپ ہے نا یہ والا
ہاں
اسے بھی کل بات کیے تھے ایسن بات نہیں ہے
کیا سے بات کیے تھے
جائد بات کیا تھا یہ آپ کواس سے
او ماشاء اللہ ماشاء اللہ
جیسا بات نہیں ہے کہ صبحان اللہ ماشاء اللہ خالی کرنا ضروری ہے
ہائے ہائے ہائے آپ بہت بڑی سمجھدار آدمی ہو
مطلب کہ فون کر د تو مارا یہ
نہیں نہیں نہیں نہیں ایسا مت کھیچیے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں
تب بتائیے کیا کر رہے ہیں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے کیا
نہیں پڑھائی نہیں نہیں ہو رہی ہے
کھے
پڑھائی نہیں ہو رہی ہے ہم آگے ادھر کام وم کر رہے ہیں ادھر آگئے ہیں سورج دین
او ہوو اتنا سچ نہیں بولنا تھا بھائی
کہاں ہے بتائیے
ابھی ادھرے بھییر بندھا دینے ہیں
بییربندا مطلب
سری لنکا طرف جا رہے ہیں اب
ارے بھائی بھائی بھائی پیسہ کوڑی بھیجیے ہو دقت ہو گیا ہے
ہ پیسا گی بھیے
ہاں بھیجیے
کیش لیجیے گا کہ چیک بھیہج دے
چیک بھیج دیجیے آ کا کیش نہیں لنے پائیں گے
ہ ٹھیک ہے چیک دے دیتے ہیں
کیسے
چیک کاٹ کر دے رہے ہیں
ہاں بیجیے بھیجیے
اوکے
ت کہاں چارت کہاں گیا چارت
جاوید آپ ہی کے پاس رہتا ہے نا
ہوں
جاوید آپ ہی کے پاس رہتا ہے نا
یاد میرے پاس کہاں رہتا ہے بتائیے کہاں ہے وہ بھی میں نے فون کیا تھا کچھ دیر پہلے
بولق تھا
میں فون میں اٹھائی د ہیں ج
اچھا اپپ نے اٹھایا
تو کا ہے دشمانی کچھ کر دی کا
نہیں کچھ کیا کرے موبائل تھا مطلب روم میں موبائل رکھے تھےھر
تو مطلب مدرسہ ہی میں ہے نا
مطلب مدرسہ ہی میں ہے نا
نہیں مدرسہ میں نہیں ہے مدرسہ کی چھت پر ہے اوپر
او چھت پر کیا کر رہے ہیں
یہی اتیھی گن رہے ہیں
کیا گن رہے ہیں
سر کے بال گن رہے ابھی
او ہوو کتنا گنے
یہ ابھی چار پانچ سو ہو گیا ہے
پپان سکن لی
ہاں شام تو فائنل ہو جائے گا بتا دیں گے آپ کو ریزلٹ
آائے ہائے ہ میرا بھی گن دیجیے گا
ہاں یہ سب گنیں گے ابھی
نیچے والا
می جس لگ اپرے تو سب گنے پچوے لگنے
ہاں ہاں ہ ہاں شکریہ شکریہ
جی
ہاں تو گن دیجیے گا نا بڑی مہربانی ہوگی آپ
ارے بتائیے گھر دین کے حال چال
اور دن کے حال چال تو گھر ہی ہے نا ہم تو مدرسہ میں ہے نا
نہیں پاپا کیسے ہیں آپ کے
میرے ممی پاپا سب ٹھیک ہی ہیں آپ کے ممی پپا کیسے ہیں
سب اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہمے
ہاں ٹھیک ہی ہوں گے بات نہیں کہ کیا
ہ ہ بات چیت بند کر دی گھر طرف سے ابھی فی الحال میں
ہاں ہےاں
ایسے کچھ پرابلم یا کوئی
اچھا کچھ پرابلم فیس کر رہے ہیں آپ ن
آ رہے تھے تب پگ ہو گیا تھا
اور آپ کی زوجہ کا حال چل
کچھ نئی کوشش میں لگے ہیں
اچھا کوشش میں لگے ہیں ٹرائی کر رہے ہیں نا
ہاں یہی ہے میرا کام ہے ٹرائی کرنا ہے
ٹرائی کرنا ہے پھر اگر موڈ میں بول دیا ا تو آپ ہی منڈ میں بول دیجے گا پھر ہو گیا پھر دوسرا ٹرائی کریں گے
پھر ہو گیا ہے میں ووستھا کرنے کے بعد میں نہ ہو گیا ہے
یہ بار ہو گیا
نہیں اور ویوستھا ہے ابھی رکھ کے
ہائے ہےائے کیا نصیب ہے بھائی آپ کا
ج اس لیے تیار کر کے رکھے ہیں مطلب
ہاں کیک جائے تو اتنا ٹھیک نہ ہو نہیں کم نہ ہو دل رنجیدہ نہ ہو
جو بھی ملے کالی گوری لنگڑیاں اندری
ا سب چلے گی اس میں صرف وہ ہونا چاہے صرف بس لڑکی ہونا چاہیے بے
ہوں کیا کرا تھا رس تو نہیںنے کا
ہاں جی ہم سوئے بال کٹوا گئے نا تو سو گئے بال کٹوانے گئے تھے پورا چھوٹا کرا دیے
چاہیں
سو ارے موتی صاحب لو سب کے بول رہے تھے گھسا رہے تھے بال کٹوانے کےئے تھج کٹوانے گئے تھے کتوا کراائے تو سو گئے یہ سب جو ہے نا تبیت لوگ تن کے لوگ
چلیے اچھی بات ہے بڑھیا بال کٹوا لیے دماغ بہت تیزی سے کام کرے گا
انگلش کام نہیں کرے گا اب
ہمم
اب وہ والا چیز آ رہا ہے
مل رہی ہے
وہاں پٹنہ گیا ہے لوگ لینے
پٹنہ
ہاں
وہاں پہ کون گیا
تنویر گیا ہے تنویر
صحیح میں آئی لو لڑکا ادھر صحیح بات ہے تو وہ وہاں سے پیٹی ویٹی لائے گا نا
بنڈل دو
ہ تیری تو مست ہے آپ ہی لوگ کا بڑھیا ہے
تین سو شاید تین سو پینتیس روپیہ کے شاید کچھ ایسے ہے وہ بنڈل
ایک بنڈل کتنا آ جائے گا کم سے کم
چالیس پچس اور
بس چالیس پچاس کو تو تین سو کتنا کیا ہے تین سو کچھ روپئے ک لگ گا کو کو بنڈ لائے گا
یہ آو خالی بنڈل
تین سو روپئے خالی چلیس پچس ہو خالی بس
ہاں
چالیس پچاس میں کہاں ہوگا
وہی شاید سات روپے آٹھ نو روپئے پڑے گا
اے ہو گے
ہاں
پھر تو وہ تو اکے نہیں مار دے گا وہ لوگ
دو لا رہا ہے بنڈل نا تو دو میں سو ہو جائے گا نا
ہمم
ساو پیس ہو جائے گا
سو تو بڑھیا ہے
تو تینوں کو ہم لوگ ہے مارنے والے ہیں
ہمم
لوڈا وہی نا ہے جو تنویر کے ساتھ میں آیا تھا
کون
یہ تنویر کے ساتھ میں گیا تھا وہی نا ہے
اچھا اچھا افسر
ہاں
ہاں یہی پڑ رہا ہے
تو وہ بھی تو پیتا ہوگا
نہیں کبھی کبھی شٹ پتا ہے
ہممم
ہاں جو ایک ایک اور لڑکا گیا ہے جاوید کے ہوٹل میں
جاوید کے
ہاں جاوید کے سمپرک میں ایک اور لڑکا گیا ہے
کہاں کے
ادھر پورنیاز ضلع کے بہار کے ہے
ہمم
ہمم وہٹیہلے ہماری ہے نور اکبر نام کے ہے شاید
ہاں نور اکبر
ہاں پرشانت ہے کیاا
ہاں
آپ کا ذہن ماشاء اللہ کتنا محفوظ ہے
یہ تنیر تنویر اکیلے گیا کہ مطلب جاد بھی ساتھ میں گیا
نور اخبار و تنویر
تو نور اکبر اور تنویر تو وہ بھی مرتا ہے گا نور اکبر بھی کا
نہیں کہتا نہیں مارتا ہے لیکن سیک ہی جائے گا ہم لوگوں کے ساتھ رہ گا تو
ہاں
ہم لوگ پرانے کھلاڑی ہو گئے ہیں نا
ہ کہنا ہے ہوں
ہوگا ہیں نا
تب
ہاں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کیسے
ہاں
ہوتا ہے نا
ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہویا کرتا ہے
چلیے بھائی صاحب جا رہے ہیں ہم نہانے دھونے
ٹھیک ہے جائیے
ٹھیک ہے اچھا اپنا خیال رکھیے گا بعد میں بات ہو بعد میں بات ہوگی
ہ ری
ہاں ہلو
ایک گرام اٹو تو خھنا نہیں کٹل
بارہ تیرہ منٹ پکڑتا ہے اب
ہوں دس منٹ میں رہ ہے
تو اچھے سے بات کیجے گا نا
ہوں
تو کٹ جائے گا آپ آپ کے س ہمیں ابھی الگ طور پر ہم بتائیں گے آپ کو
ہ
آپ کو ہم الگ کال پر بتائیں گے صحیح جگہ
ٹھیک ہے ہم رکھتے ہیں تو
ٹھیک ٹھیک السلام علیکم
وعلیکم السلام